کیا آپ مجھے سن پاریں
جی جی بالکل سن پا رہے ہیں آیاد آپ
چ جی تو آج کا ٹاپک کیاالیناج
جی ہماراج کٹ موزو رہے گا فل کے اوپر
فلکو
پھل کے پر آئے اب جو غیر موسمی جو پھلیں آنے لگے ہیں تربوز ہیں اپنا اور بھی دیکھے دیکھتے ہیں تو بنا موسم کے آم آنے لگے ہیں طرح طرح کے جو ہم پھل کھا رہے ہیں بنا موسم کے جس کے لوگ کہتے تھے کہ پہلے آ م ایزا موسمی پھل تربوز موسمی فل ہیلو سھا آپل موس پل ہوتی ہے تو یہ موسم کے پہلے ہی آ جا رہے لیکن یہ یہ دیکھا جائے تو یہ ہوتے کیمیکل والے فروٹ ہے ن
اور پھل ہماری صحت کے لیے بہت دضوری ہے
جی لیکن وہ ضروری کب مانے جاتے ہیں جب وہ صحیح وقت پہ ملتے ہیں مطلب صحیح سیزن میں آتے ہیں ہے نا اب یہ غیر شدہ سیزن میں جو مل رہے اپنے نہیںیال ہے کیا
جی اس میں بہت بہت سارے وٹامنس ہوتے ہیں ڈزائت ہوتی ہیں جسم کو طاقت دی کہ طرحتے تو اگر صحیح سمے پہ صحیح پھل کا استعمال کیا جائے تو شاید یہ بہت ضرور بہت ساری چیزیں جو ہمارے نہیں ہو جیسے جو بیمار پڑتے ہیں یا نہیں بہت سارے ہمارے شریفو وٹامنس منرلس ملتے ہیں جی
بالکل اپنے جسم کے لیے تو بڑیں خوب اوپر والے نے اپنے لیے ہی بنایا سامان چیزیں لیکن ان کا استعمال صحیح طریقے سے کرنا صحیح وقت پہ کھانا تو ہی یہ اپنے لیے فائدے مند ہے ورنہ یہ زہر ہے
بنا زہر کا کام کرتے ہیں ابھی خراب پھل بہت زیادہ آ رہے ہیں ابھی جیسے تربوز ہے تربوز کا ا موسم چل رہا ہے ابھی لوگ اسے زیادہ سے زیادہ استعمال کرتے ہیں آم ہے کلا ہے سنترہ ہے یہ سارے پھل ایسے ہوتے ہیں جو زندگی کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں
بہت ضرور ابھی فی الحال میں آپ نے ایک خبر سنی تھی کیا تربوز سے چار لوگوں کا ڈیتھ ہو گئی
ہاں ہاں ہاں جی
لوگوں نے تربوز کو ٹارگیٹ کرنا شروع کیا تربوز اتنا اچھا مطب کہ دین والا فروٹ ہے وہ
ابھی جو کیمیکل کے یوز کر کے جو انہوں نے پکایا ہے اس کے کارن وہ دقت ورنہ تربوز سب سب سے زیادہ فائدے مند گرمیوں موس گرمیوں کے موسم میں جو پانی کی کمی نہیں ہونے دیتی
جی بالکل لیکن اس کا بھی تو نکلا نا رزلٹ کہ پتا چلا ہے کہ رپورٹ میں تربوز کی وجہ سے ان کی ڈیتھ نہیں ہوئی ڈیتھ کا جو وجہ ہے کچھ اور ہی ہے وہ ان کو پ ہوا ہے کس وجہ کا ہوا ہے وہ کچھ نہیں تربوز تو بےچارا باپ بری ہی نک ورنو اس کو ہی پات کی سزا ہونے والی تھی
نہیں میں میری جس کی میری دینک جوب دن شر ہے جو بھی ہے میں اس میں پل استعمال کرتی کیوں اور اسپیشلی تربوز تربوز بہت پسند ہے مجھے اچ بہت زیادہ تربوز کا مطلب میں جوس بنا کر پیتی ہوں ہاں بہت اچھا لگتا ہے مجھے بہت پسند ہے بٹ اب یہ ہو چک کہ تھا کہ جب سے نیوز صحیح ہے تو تھوڑا سا سا ڈر لگنے لگا تھا
ایک دہشت پھیل گئی تھی کہ کیا ہم جو فروٹ اپنے گھر میں لے کر آ رہے ہیں وہ صحیح ہے سے صحت کے حساب سے کچھ ہو تو نہیں جائے گا
جی ہاں جی ہاں سب سے زیادہ ڈر ڈر کا ماحول ہوا تھا تھا بچوں میں کہ کہیں ہم بچوں کو غلط ہاں بچوں کو تو کہیں کچھ غلط نہ کرتے ہاں
جی دحشت تو سب سے زیادہ بچ کے لیے ہی ہو رہی تھی کیونکہ وہ نہیں بتا سکتے نا کہ انہیں کیا ہو رہا ہے بڑے تو تورت ہی ریئشن دیں گے کہیں گی کہہ رہی نی ہماری جسم میں یہ حرارت اوری ہے کہ نہیں بڑوں کی ڈر سے ہی ہے ہمارے گھر بھی لانا بنتا کر دیے تھے لیکن جب سے پھر میں نے یہ نیوز پھر پڑھا پتا چلا تربوز باہ بری ہی نکلا ہے تو مجھے خوش ا ہو گئی پ آپ کھا سکتے ہیں نہیں ہو
ہ تربوز آم بہت پسند ہے مجھے آپ کو کیا پسند ہے
دیکھو میں فروٹس میں تو سبھی فروٹس کھا لیتی ہوں ایسا لائک نہیں ہے کہ میرا یہ موسٹ فیوریٹ ہے کیونکہ فروٹس تو آ موسٹ میرے فیورٹس ہے نی پور ہی کیونکہ میرے گھر میں کوئی بھی فروٹ چھوٹتا نہیں ہے ہاں لیکن جسٹ لائک ٹی وی ڈریگن
ہاں
تو یہ زیادہ مج مجھے نہیں پسند ہے اس کا ٹیسٹ ہی نہیں ہے ان میں کچھ بھی ٹی وی میں بھی ای صرف کھٹا ہی ہے بس
اچھا مطلب آپ کو جو رس بھرے آتے ہیں رس بھرے جو فروٹ سات
وہ اچھے لگتے لائکا انگور میرا سب سے زیادہ فیوریٹ ہے انگور ہاں انگور تربوز میںیس موسمی فروٹ ہے یہ بارہ میں نہیں ملے گا نا یہ سیزن وائز ملے گا آم سیزن وائز
آم نہیں آم آپ ای پی کے کچھ جگہوں پر کبھی دیکھیں گے نا آم ہمیشہ ملے گا جہاں میں رہتی ہوں وہاں آم بارہ مہینے ملتا ہے بارہ مہینے ملتا ہے وہاں
لیکن وہ جو آپ بالکل
وہ جو ہاں جو جو ٹیسٹ جو
سیزن کا رہتا وہ نہیں رہتا میں بھی کھاتی ہوں مجھے بالکل پسند نہیں تھا ابھی ہمارے یہاں ابھی جس اس سے رمضان گزرے تو رمضان میں تربوز آنے لگے تھے کہیں سفید نکل رہے کہیں کچھ نکل رہے ہمارے گھر الحمد لال ہی نکلے ہم نے کا لیکن جس قدر عام آئے آم کا جو فلیور تھا کچھ بھی نہیں صرف ایک ہلکا سا کھٹا تھا بای میٹا ویٹا کچھ بھی نہیں مطلب وہ خوشی وہ بھی نہیں لگ رہی تھی اس میں
ہاں وہ پوائزنس چیزوں کو کر کے ہاں جو قدرتی بنتے ہیں پکتے ہیں وہ چیزیں آ ہی نہیں رہی ہے ہاں اب تو
س میں ملے گا وہ مزہ جو اپنے گاؤں میں جو بکتا ہے وہ کھانا
رہ ہے ملاوٹ بھی تو بہت
دیکھیے آپ کو ملاوٹ کس سے ملیں گی جو اپ پیٹی پہ کام لیتے اس میں ٹھیک ہے اور جو گاورا اپنے گھر میں ہی گاؤں کے آس پاس کے جو چھوٹے چھوٹے آم ہوتے ہیں کہ نہیں وہ ہرے کلر کے جن کو مارچ کہتے ہیں ڈالتے ہے گھر پہ پک پھر کھاتے ہیں اس کا مزہ الگ وہ دیتے خوشبو خوشبو آم اوروریجنل خوشبو رہی ت اس میں اس کا فلیور بھیھٹا میٹا بہت ٹیسٹ کررتا ہے
جی بہت بہت اچھا لگتا ہے وہ
جی ایک امی یہ جوس سیزن پہ ہی اصل اثر دکھاتا ہے باقی دنوں میں وہ اپنا رنگ نہیں دکھ ک
رنگ نہیں دکھا
ہاں باق سبھی فروٹس لے لو آپ آپ کو میٹھے ہی لگیں گے بنانا ہے میٹھا ہی لگے گا تربوز لوی آپ میٹھائی لگی گ لیکن آم جو ہے اگر آپ بنا سیزن کے کھاتے ہیں تو وہ پھل ایک کیسا ہے تو وہ اپنا ٹیسٹ نہیں دیتا ہے ذائقہ تو بالکل بھی نہیں ہے اس کے اندر یکا فرض ہوتا ہے پ کپس ہوتا ہے وہ وہ کنگ ہے وہ
آموں کا ہاں پلوں کااجا ایے نہیں بولا جاتا ہے آم کو جی مزہ نہیں ہے پر پھر یہ جو فروزن کر کے رکھا جاتا ہے یا جیسے آم ہے آم کو ہی کہیں کہیں کچھ شہروں میں بارہ مہینے ہی آم کا استعمال کیا جاتا ہے بارہ مہینے ہی آم بکتا ہے
وہ کیمیکل ہے نا کیمیکل ہے نا سے پکائے جاتے آپ نے کیمیکل دیکھے نہیں ہیں کیا آپ جام لے لو جام جام سمجھتا ہے پ جام ج
یس ہاں ہاں امرود یس ہاں
تو اس کو دیکھ لیجے اتنے بڑے بڑے ملیں گے آپ کو سیزن کے بنا جب اپن خریدتے ہیں تو کتنے پھیکے ایسا لگتا پانی کھا رہے ہیں اپن
ہاں آپ نے دیکھا ہوگا جو جو ا بالکل پیڑوں کے پکے یا جھاڑی کے پکے جو بھی رہتے ہیں ان میں ایک لال پن اور ایک جو میٹھا
اس کا ٹیسٹ الگ ہوتا ہے اور چاشنی ٹائپ کی لگتی ہے ایسے لگتا ہے کہ قدرت اس میں چاشنی بر دی پن کھا رہے اور ان لوگوں کی لے کےے خاپ
اور یہ جو رہتے ہیں اس میں ایسا لگتا کہ اس نے اوپر سے چاشنی چڑا
ہاں کیمیکل والے کیمیکل والے کیمیکل والے میں تو یوں لگتا ہے کہ بس اڈ ہماری نائسی ب ایجپٹ ا تو اس کو بہت پسند ہے امرود جہاں جائیں گے تو کہتے ہی کہ فوپی جان امرود دیکھنا اپنے میرے لیے امرود لے کر آنا مطلب جام کہتے ہیں ہم لوگ ہماریے ادھر مکس بی جے ہندی مراٹھی تو جان تو ہم جام لے کر آئے اس کے لیے تو وہ جام کو اس کے سوا کسی نے نہیں کھایا اتنے فیکای تھے وہ اس اس چھوٹی والی بہن بولتی کوئی ٹیسٹ نہیں اس میں
ٹیسٹ ہی نہیں ہوگا امرود مجھے بھی بہت پسند ہے مجھے مجھے نا ایکچول میں پھلوں کا بہت شوق ہے بہت شوق ہے ہ
یعنی آپ کے زیادہ فیورٹ فالوں پہ دھیان دی تی ہو
ہاں ہو ہو ہو جی
ہوں حال ہی میں بھی خربوجے چل رہے ہیں خربوجھے دو طرح کی ورائٹی ہے ان میں بھی ایک دیسی ایک ودیشی
ہاں
دو طرح کے خربوزیں مل رہے جی کیا کہا جاتا ہے اس کو امپٹینٹ بالکل بھی پسند نہیں میرے کو ایسا لگتا ہے جیسے اپن کچھ کچر کچر کچھ کھا رہے بس میٹھا لگتا ہے اور ایک جو دیسی گ فلیور دیکھ واھ بلائی وہ فی کے لگ لیکن ان کے اندر کا جو فلیور ہوتا ہے وہ الگ ہی مزہ دیتا ہے وہ الگ ہی دیتا ہے میرے گھر میں بولتے ہیں سب کیا پھیکا پسند کرتے دیسی میں نے کہا کھا کے دیکھو اس کا مزہ اسکا الگ ہے اس کا مزہ الگ ہے
جی جی جی جی جی چلیے بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے ٹائم ہاں سمے ہو چکا ہے ٹھیک ہے دھنیہ واد
جی شکریہ